ہیلو ہاں تو کیا ب بول رہی تھی میں نے بولا اس بہتر یہاں جانا ہے ہلو
پیار سے پھر مانیں گے میں نے بولا پیار سے مانا ہو تو مانیں گے
یہ نہیں مانتے ہیں اربن کتنے اچھے کپڑے بھیجتے ہیں نا لیکن
کو مانا منانا ہی نہیں آتا
میں سوچ رہی تھی
ہاں
ہیلو سوچ رہ کہ اچھا سبپ یار لیکن یہاں پہ مسئلہ اور نہیں مان ملے میں ابھی جاتی گ نکن مل آتی اپنے لیے کچھ نہیں کیا
اچھا ٹھیک تو جانا تھا
اب وہی سوچ رہی ہوں
اگر مارگ گاتو جاؤ
مان تو رہے ہیں میں جاتی کوئی نکل لانے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو میں بول رہی ہوں اس پے نہیں مان رہے ہیں
اچھا ٹھیک
ہاں میں زندگی اس جنڈوا پھر بھی آ ہے گمنڈوا اب میں وہ سوچ رہی تھی جم سوٹ لگاؤں
کون سا جمپ سوٹ
لاتی نا میں جام سوٹی ہی
اچھا ٹھیک
ہوں
تو لانا تھا بھائی اتنا نہیں کپ ڈونگ کو لے کر آپ اب بہت سوچتی ہووں لیکن اس بارے میں
مجھے فوٹوز اچھے چاہیے مجھے فوٹوز کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے نا
اچھا ٹھیک
ہوں مسلب اور کچھ نہیں ہے آپ نے کی پینٹنگ ختم
بنا رہی ہو
اچھا
اب کرے کاب کینسا اسی سے تھوڑا بہت ٹائم پاس ہو جاتا ہے
اور کیا انسان کو فرسٹیریشن آتی ہے ویسے
ہوں
ہوں ہاںاں
میں نہیں بناتی میں تانگ آ گ ا اس لیے میں نے سوچا تب تک تھوڑا سا
نہیں انسان اب کہہ رہے بھی کیا بیٹھے بیٹھے گھر پہ حج بات ہے فرسٹیریشن آتی ہے انسان کو
ہوں اس لیے میں نے سوچا میں یہی بناؤں گی
مجھے اتنی زیادہ نا عجیب سا پت نہیں کچھ لگ رہا ہے میں ذرا اب مطلب موڈ میں نہیں ہوں میں نے آپ کو نا ریل بھیجی آپ بول رہی تھی نا اس کوئی پھر سے آئے ہیں دیکھو یہ بھی کتنے پیارے ہیں انسان یہی لگا تھا
ہاں
گھر کی حالتوں نے مار دیا
کوئی نہیں میں بعد میں دیکھوں گی میں ابھی تھوڑا نا بزی ہوں
ہاں ا بیا بعد میں دیکھناا اچھے سے لیکن اس کی کلیکشن اچھی ہے ہے نا
ہاں بہت
یہ وہ فرینچ کپڑے بھیجتا ہے
ہوں
لیتے ہوں گے اس کو یہاں پہ
کلیکشن اس کی بہت اچھی ہے
کوئی لگا تو ہوگا
ہاں لگانے والے لگاتے ہیں
ہاں تھوڑے ن س ب بھی سچ
ہاں لگانے والے بہت کچھ لگاتے ہیں
یہ بات بھی سچ ہے بہن ہماری کچھ زندگی جھنڈ ہو گئی ہے
ہ ہ
ہم نے اپنے ہات کو خود کولہاڑی ماری جو ہم نے ان کو لیڈ دے دی نا کہ ہاں آپ ہی ہو سب کچھ آپ بتاؤ کیا پہنو کیا نہیں وہ
وہ ایک انسان کو بنانی چاہیے نا ایک حد جس میں کہ بندہ کچھ زیادہ نہ بولے وہت لائن کھینچنی
ہوں ہوں بالکل وہ بات سچ ہے
وہ لائن ضروری ہونی چاہیے
ہم نے وہ لائن جب رکھی ہی نہیں تھی اصل میں پتہ کیا سین ہے میرا جب ریلیشن ہو میں نے زیادہ چھوٹے سے رکھ دیا تو میں سب کچھ اسی پہ ڈ پنڈ رو گئی نے اسی کو بولے کیا کروں باہر جاؤں کیسے جاؤں ایسے لگاؤں یہ لگاؤ تو انسان کو میچورٹی میں رکھنا چاہیے ریلیشن بچپنے میں رکھتا ہے انسان تو وہ پھر کیا ہی بولو کیا ہو جاتا
ہاں یہ بات بھی ہے لیکن
انسان کو میچورٹی ہونی چاہیے جو انسان پہلے ہی ان کو بولتا ہیں نا بیبی کیا لگاؤں بابو کیا لگاؤں میں یہ پہن کے جا رہی ہوں اب مجھے اس نے چھیڑ دیا اب مجھے اس نے چھیڑ دیا ہے نا یہ چیز ہمیں نہیں بولنی چاہیے ہاں پھر یہ نہ باہر جانے دیتے ہیں نہ ویسے کپڑے لگانے دیتے ہیں
نہ نہ نہ یہ انسان خود ہی کرتا ہے نا
ہم خود اپنے لیے پھانسی کا پھندا بناتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتی ہے جب ہم میچور ہوتے ہیں
ھم
ایٹ دیٹ ٹائم ہمیں سب کچھ یہی لگتے ہاں ایزیکٹلی اور انسان کو ڈپینڈنٹ کسی پہ نہیں رہنا چاہیے میرے حساب سے
میرے حساب سے کیا نہیں رہنا چاہیے پہلے پہلے تو یہ بہت اچھا لگتا ہے پھر بعد میں یہ پھانسی کا فنندہ بن جاتا ہے
ایگزیکٹلی اگزیکٹلی میرے حساب سے میں آج اب مطلب جو آگے کی کوئی جنریشن میں مجھے پڑھتا ہے نا بولتے ہیں ارے ریلیشن ہے میرا میں بولتی ہوں نہیں نہیں ابھی مت رکھو ابھی تھوڑے بڑے ہو جاؤ تاکہ میچورٹی آئے پھر لگتا ہے اچھا ریلیشن وغیرہ کیونکہ ہمیں پتاہوتی ہے کہ بانڈ چیز سیٹ کرنی پڑتی ہے ٹی اینڈ ال دیٹ
ھم وہ بات بھی ہے
انسان اپنی پیروں پہ کلہڑی ناخود ہی مار دیتا ہے
ھم
ہے نا آپ کا کیا اس پہ اوپینین ہے کہ کیا کرنا چاہیے شادی کرنی چاہیے
نہیں نہیں شادی کروں نہیں بکواس ہے ہی شادی وادی
میں نے جس سے بھی آج تک پوچھا نا جو مریڈ ہے اس نے وہاں سے اس نے بولاو نہیں شادی مت کرو یہ بہت بڑا دکال ہے نہیں اس میں مت غسو
یہے وہ دیکھتے ہیں نا پھر کیا ہے شادی کے بعد کتنی پریشانیاں ہوتی ہے
اور کیا
ان کو پھر پتا چلتا ہے نا شادی کیا ہے شادی بربادی ہے نہیں نہیں بالکل بھی نہیں
سچ میں
میرے حساب سے تو بالکل نہیں
ہاں ہاں میں اب ایکسپریئنس لے لیا نا اس لیے آپ بول رہی ہو
وہی میں کہہ رہی ہوں نہ مت کرو ہی انجوائے کرو دنیا دیکھو بٹ شادی نہیں
لیکن اب جب وہ ریلیشن میں آ چکے ہیں بہت ٹائم ہو چکے ہیں انسان پھر اب بیک آف بھی نہیں کر پا رہے ہے نا
بیک اف کس نے بولا ہے کرنے کے لے رکھو مگر جب انسان پورا میچور ہو جائے گا نا پورا اچھے سے تب جا کے
اب جو میری
جب وہ جب وہ برداشت کر پائے گا یہے ساری جی جی تب جا کے
ایک اس ویری اسٹریس فل ہے ریلیشن نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کو تب پتا چلتی ہے نا جب آپ میچورٹی میں پییر رکھتے ہو تب تک آپ کو وہ دین دنیا سب کچھ وہی دکھتا ہے ا نا
ہاں یہ بھی ہے
اس میں بڑے مسئلے
چونچ لے فضول کے
یہ جو بولتا ہیں نا ہے بہن بکواس
پڑھو آگے پڑھو پڑھائی کرو کچھ بنو
چائ مییری اس حاب سے جو میںئی ہوں میری ٹھیکنگ ہے ابھی اس میں اہتیوں کہ میرا ریلیشن نہ ہو میں ہوں میری جاب میں جاب کروں کنٹینیو سٹرڈے سنڈے آفر رکھوں اور اس دن اپنے کو ٹائم دو کہیں گھومنے جاؤں فری مطلب اپنے مائنڈ کو فریش کروں ٹھیک ہے تو میرا بھی یہ سین آ رہا ہے میرے ساتھ اب میں میچور ہو گئی ہوں نا تو مجھے اب سیدھے یہی چیزیں لگ رہی ہیں بٹ اب انسان جس کے ساتھ آ گیا ہے وہ اب ویسا کرنے نہیں دے رہا ہے تو کیا کرے ایک
اب آپ اس میں آ چکے ہو اب آپ کچھ نہیں کر سکتے
ہاں اب چڑ اب کیا ہوگا پچھتانے سے جب چڑیا چگ گئی کھیت
جب چڑی چ گئی تھ
اب میرے پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا اب مجھے یہ برداشت کرنا ہی کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو
ہاں اب وہ اب وہ نکل چکا ہے باہر
ہوں بٹ یہ بھی بہت عجیب سا ہے نا کچھ ڈپریشن ہو رہا ہے
زیادہ سونچ رہی ہو نا ا اس بارے میں ا اس لیے آپ ہوورا
میں میں اوپر سے نا مطلب کسی کو کچھ بھول بھی نہیں پا رہی ہوں کہ میرے ساتھ بیت کر رہی ہے میں کس فیز سے جا رہی ہوں اب مجھے وہو میں اگر کسی کو بولتی ہوں ن اس کو بولتی ہوں میں سے بول تو چے چت امے م میں درامت
ہاں پھر انسان نہیں بول پاتا ہے کچھ
میں اب کچھ بول ہی نہیں پاتی میں چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہوں میں بولتی ہوںب جو ہو رہا ہے ا نہیں تو
پھر کرے گا ب کیا انسان
ایکزیکلی میں وہ بولتے گ توج جو اس میں ہی نکلا ہے ایکسٹراسٹا بولتا ہے چھوڑو کسی کو بولنے سے بہتر ہے اپنے اندر ہی جو ہے سو ہے چپ چاپ بیٹھ جاؤ اوپر سے میں نے ٹریول کھولا تھا اس کا بھی مجھے کوئی سین سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں میں ایک دن کا نا وہ ریسٹ لینا چاہتی ہوں لیکن کہیں دور جا کے جہاں میرا فون بھی میرے ساتھ نہ ہو
تبقل جار رہ نا تو اتھی سے اینجوائے کرنا
ہاں وہاں پہ بھی لڑائییاں ہوں گی دیکھ لینا کلیش ہوں گی کسی نہ کسی بات پہ
ارے نہیں اب اب خود کو ہی رکھنا اچھے سے تو کلیش نہیں ہوگا
وہی کروں گی چلو میں کرتی ہوں آپ کو کال
ٹھیک ہے
ہی